ہیلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام
جی سر بتائیے کون سا ٹاپک رہا ہے ہمارا
جلد کروں آج کا ٹاپک رہے گا ہے انڈور گیمس
اچھا
ٹھیک ہے بتا سکتے ہیں آپ کو گیم کون سا کون اچھا لگتا ہے انڈور میں
جی سر ہمارے انڈور گیم میں تو ہمیں جیسے کہ ہمارا لوڈو ہو گیا کرکٹ ہو گیا کیرم ہو گیا
اچھا
بہت سے گیم ہوتے ہیں ہمیں بہ اچھے لگ ہیں بٹ کیرا ہمیں اچھا نہیں لگتا زیادہ
میں آپ سے پوچھا آپ سے کون سا اچھا لگتا ہے
جی سے بتایا تو ہم آپ کو ہمیں لوڈو اچھا لگتا ہے
تو لوڈو کے بارے میں بتا سکتی ہیں مطلب لوڈو کیوں اچھا لگتا ہے
جی سر لوڈو میں سے اچھا لگتا ہے کیونک کہ ہم جب بور بتے خالی ٹائم میں ٹائم پاس کرنے کے لیے ہم لوڈو کھیل سکتے ہیں ایک سے اپنے پارٹنر جوڑ سکتے ہیں اس سے ہم آن لائن دو گیم کھیل سکتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر ایک ساتھ بھی کھیل سکتے ہیں لوڈو میں کافی مزاق کر سکتے ہیں
اچھا
جی سر آپ اپنی رائے بتائیے تھوڑی
آپ مجب لوڈو اچھا لگتا ہے تدیکہ آتا آپ کو کھیلنا کو یہ کر
جی سر بتائیے آپ اپنا
اسے گل تری گ کا لوڈو کھیلنے ل کا تری کاا
سر جیسا ہوتا ہے لوڈو کو چار گوٹے ہوتی ہیں پیٹ نہیں ہوتی ایک دوسرے کی وہئی طریقہ ہوتا ہے کھیلنے کا کیا ہوتا ہے
وہ بات نہیں کر اچھا طریقہ تو آپ انہیں بتا دیے یہ تو بیسک ہو گیا چار گوٹی ہوئی ہے ہاں پھر جا مطلب کیسے کھیلتے ہیں لوٹو جس کو کھیلنے نہیں آتا وہ کیسے کھیلنے گا
جی سر جس کو کھیلنے نہیں تھا پہلے وہ دیکھے گا سیکھے گا اپنے دوسرے والے لوگوں کو کس طریقے سے کھیلا جاتا ہے وہ جب پھر آگے پڑھے گا اس گیم میں ازر میں تو آتا ہے ہم
آپ س میں یہ تو پوچھ رہا ہوں آپ کیسے کھیلتے ہیں وہٹو
یہ جا بتا بتایا تو اب تو چار کوٹیاں ہوتی ہیں اس میں ہمیں ایک دوسرے کی پیٹ نہیں ہوتی جبھی ہمارے پاس ہو پاتی ہے وہ گوٹ
اچھا کیسی کوٹ ہوتی ہے میم
ہلو سر گھوٹے ہوتی ہیں اس میں الگ الگ کلرس کی چار ہوتی ہیں وہ
بس چار ووٹ ہوتی ہیں میم یہ بھی چار لوگ ہوتے ہیں
جیسے چار گٹ ویسے تو ایک ممبر جو ایک انسان ہوگا اس کی چار گوٹے ہوں گی
اچھتنے لوکل لک
تو اس کے حساب سے ان کی الگ الگ چار ہوں گی
اچا چار لوگ کھیل سکتے ہیں
جی سر چارج کہ سکتے ہو اس میں آرام سے
مطلب لوڈو جب کھیلتے ہیں نا مطلب اس کو جیتتا کون بندند جیسے جیتتے کیسے ہیں
جی سر وہ پیٹتے ہیں نا ایک دوسرے کی ج بھی جیتتے ہیں اندر جب بھی کرتے ہیں
اچھا تو مطلب بندہ جیتے گسے میں کوئی لال والال کا بھی تو ہوتا ب سب لال کرتے پہلے اپنی روٹی رنگ کرتے ہیں
تو جب کسی کی گوٹییا ہم پیٹیں گے تبھی تو ہم رنند کر پائیں گے نا سب و ایس تھڑے نہا ہوگے اندر
جس کی پہیریں رن ہو جاتی وہ دت جاتا
کرو ب جی
مطلب جس کی پہلے لال ہو جاتی وہ جت جاتا ہے جس کی پہلے چاروں
جی
جہ سے اچھا ج
جی سر آپ اپنا بتائیے اگر آپ کو زیادہ پت ہے تو اس اس بارے میں ہم سے
نہیں ہمیں بتائیں گے اس کے بارے میں تم آپ سے پوچھ رہے ہیں ن گوڈے کے بارے میں جی
تو سر آپ کو کون سا گیم پسند ہے آپ یہ بتائیے
س بت
ہاں
میم ہمیں تو کیرم اچھا لگتا ہے انڈور میں اور انڈور میں تو اور بھی گیم آتے ہیں موبائل سے اب بی جی ایم آئی کھیلتے ہیں بی جی ایم آئی بہت شوق سے اور بھی کئی گیم ہے فری فائر بی جی ایم آئی کییرم پ رڈ گول پول کییرم لوڈو مور بیکینا جی
ابھی ایک جگہ بیٹڑو وہ جگہ اور اور آپ کو جیسے کہ مطلب انڈور میں آپ نے بھی بتا دیا آؤٹ ڈور میں بتائی ہے سر
اچھا
ا
اچھا تو میم پھر مطلب کیا ہوتا ہے آپ کو کیرم کے بارے میں
جی جی آپ نے انڈور کا بتا دیا سر آب آپ آؤٹ ڈور کا بتائیے نا
میم آؤٹ ڈور میں تو ہمیں کوئی یہ مطلب کرکٹ کھیل زیادہ پسند نہیں گیا آؤٹ ڈور میں کرکٹ ہے بس تھوڑا کبھی کبھی کھیل لیتے ہیں کرکٹ کبھی کبھی کھیل لیتے ہیں کرکٹ بھی جی ہ
اور اور بتائیے سر
جی میم
جی آپ کو جیسے کہ مطلب لڑکوں کا ہوتا ہے ا پب جی وغیرہ یہ والا گیم کے بارے میں آپ ہمیں بتا سکتے ہیں سر
جی میم یہ انڈور گیم میں آتا ہ موبائل سے کھیلتے میں بتایا تو آپ کو بی جیم کافی شوق تھا پہلے بی جی ایم آئی اس میں بھی میں یہ ہوتا ہے چار لوگوں کی ٹیم ہوتی ہے جو پھر آپس میں آن لائن کھیلتے ہیں اس کو آف لائن نہیں کھیل سکتے پہلی بار ا سم آف لن گ کیرم میں یہ سب چیز لوڈو اس کو آف لائن نہیں کھیل سکتے ایے آن لائن کھیل سکتے ہم چار بندے ہوتی فرینڈس ہوگا چار یا پھر رینڈم لوگ بھی ہوتے ہیں اس میں پہلے ویسے تو چار فرینڈس ٹیم بنا کے کھیلتے ہیں ہم نے ایسے کھیل زدہ تر لوگ ایس ہی کھیلتے ہیں اور اس کے کئی طریقے کے اس کے اندر گیم ہوتے ہیں میچ ہوتے ہیں بڑے میچ ہوتے ہیں دو بڑے میچ ہوتے ہیں دو ایک میں میں سو بند ہمیں مطلب اگر ہمیں جیتنا ہے اس کو چکن نگن آپ نے چکن نگ سننے رکھا ہوگا چکن ڈر بھی ہے گ ا جی تو میںم جو جیتتا ہے وہ چکن ڈنر بھی جبھی ہوتا ہے جب جیسے کوئی چار بندے ہیں ان کی ٹیم چل رہی ہے پوری تو ان کو تک لینا ہوتا ہے جب تک پورے سو بندے نہیں مرتے آپس میں فائٹ کرتے ہیں آ بھی گل کریں اور اور بندے گل کریں گے آپس میں جب تک وہ سر پور بھی ہوں گے آپ کو چھ گنٹے لی ہوگا کم سے کم آدھا پون گن اس دوون گھنٹہ مان لیجیے ایک گھنٹہ بھی تک جاتا ہے ایک میچ ایک ایک میچ کھیلنے میں
اچھا تو سر آپ نے جیسے کہ یہ گیم آپ نے اب تک کھیل رہ ہے میز ملب آپ کو ٹائم اس میں بتانا چاہ بتانا آپ کو پسند ہے آپ کو جیسے مطلب تھوڑا بہت ٹائم پاس کے لیے پسند ہے سر
جی میم ٹائم پاس کے لیے بھی پسند ہے لیکن اس کیلت لگ جاتی ہے ایک بار مطلب ایسا گیم نہیں ہے ج کھیل لیا تو لت لگ جائے گی جب چھوٹا بچہ ہوا تو اس کو اور بھی کئی طریقے کے اس کے اندر می چیز ہوتے ہیں جیسے لیوک ہوتا ہے اس میں ساٹھ بندے ہوتے ہیں وہ آدھا گھنٹے میں ہو جاتا ہے بیس منٹ میں بھی ہو جاتا ہمیں کبھی کبھی چکن آپ کو کرنا ہو تو آدھا گھنٹہ لگےاپ بیچ میں آؤٹ ہو آپ سے یہ الگ بات ہے اور بھی ہوتا ہے مطلب اچھا مزہ آتا ہے کھیلنے میں اچھا گیم ہے کافی انڈور میں کھیلنا زیاد تو کھیل سکتے ہیں ایے اس کے طریقے کا ایک فری فائر ہے فری فر بھی یہ س م
بس کو تو کافی اچھا لگتا ہے اور یہ گیم میں نے کافی لڑکوں کو دیکھا ہے کھیل ہوئے انٹرسٹ کے سھ اب لاک ڈاؤن کے ٹائم میں لوگوں نے سب سے زیادہ یہی والا گیم کھیلا ہے سر
اس سے س ہ کافی لوگ اس کو پسند کرتے ہیں پلے اسٹور پہ اس کے ریویو بھی دیکھ سکتی ہیں تنے دیے ہوئے ہیں س سر اور بی جمئی کے کتنے ڈاؤن لوڈر ہیں کتنی ریٹنگ ہے کافی اچھا گیم ہے میم اس کو اگر موبائل میں کھیلنا چاہیں تو وہ بہت اچھے سے کھیل سکتے کوئی دقت کی بات نہیں ہے
یہ موبائل میں ہی کھیلا جاتا ہے ویسے تو یہ گیم کافی جہاں تک مجھے معلوم ہے کیونکہ ہمارا کزن وغیرہ بھی گیم کھیلتے ہیں اور انٹرسٹ کے ساتھ ہی کھیلتے ہیں وہ بھی اپنی ٹیم و بنا کے جہاں تک میرا دوانی ٹیم ویم بنا کے کھیلتے ہیں وہ بھی جیسے آن لائن بھی آن لائن ہی تو ہوتا ہے ہی ویسے میرے حساب سے تو ہے نا سر
جی میمن لائن آف لائن بھی کھیل لیتے اس کو بنا نیٹ آن بنا نیٹ ان ک نہیں کھیل سکتے ہیں نیٹ آن ڈ تو ہی کھیل سکتے ہیں بنا نیٹ کا نہیں کھیل ستے
اچھا اچھا اچھا تو سر آ ا ڈور گیم میں آپ کو جیسے کہ آپ نے مجھے بتایا آپ کو کیا پسند ہے
میم ابھی اس میں انڈور گیم کی بات کرتے ہیں آؤٹ ڈور کی اگلے کالنگ میں کر لیں گے
جی سر اچھا تو آپ ہمیں انڈور کے بارے میں بتائیے جیسے کہ آپ نے مجھے بتایا آپ کو پب جی وبجی پسند ہے آپ کو کیرم پسند ہے
میم کیرم میں کافی اچھا لگتا ہے وہ بھی چار بندوں کی ٹیم ہی ہوتی ہے کھیلنے کے لیے
گ پانی آیا جا ہے رات میں بتا دیا یار ہے نا
جچ
اچھا اچھا سر
جی میم
ٹھیک ہے سر تو سر کیرم میں آپ تھوڑا مجھے ب تجیز ہے تھوڑی ڈیٹیل کیکہ مجھے پتا نہیں کیا ہے ان کے بارے میں مجھے تو لوڈو بھی لوڈو انٹرسٹ کے ساتھ کھیلتی ہوں میں لوڈو اور کیرم تو میں کھیلتی ہی ہوں مجھے اچھا نہیں لگتا بٹ میں تھوڑا جاننا چاہتی ہوں اس کے بارے میں آپ تھوڑا مجھے بتا دیجیے سر
کییدم کے بارے میں سر کیرم بھی لوڈو بھی طرح ہی ہوتے چار بندے ہی کھیلتے ہیں چار لوگوں کی ٹیم ہوتی ہے آپنے سامنے پیٹ جاتی چار لوگ اس کے اندر گوٹیاں ہوتی ہیں آپ نے کیرم میں بتائی لوڈو میں اس میں چھوٹی ہوتی لوڈو میں پتلی دی ت میں موٹی تھوڑی چوٹی کوھوٹی ہوتی ہے اس میں اسٹییکر سے کرتے ہیں کونے ہوتے چاروں سائڈ اس کے اندر ڈالنی ہوتی ہے
اچھا اچھا تو سر اس میں جو پنک کلر کا جو پنک کلر کا ہوتا ہے وہ گوٹ وہ کیا ہوتا ہے سر اس کو کیا بولتے ہیں
نہیں ہوتی ہے جیسے چار لوگ کھیلنے ہیں خالی دس والی ہو میرے لائٹ اس کی ہوتی ہے تو چار لوگوں بیچ ت پرکھ جا ہے چاروں کی کر کےوا دیتے ہیں جیت جائے گا جس میں پ مطلب سب ختم ہو جاتا ت وٹر جی جی میں رانی اور وہ بجتی ہے تو رانی لو پھر کبور لو جس پہ زیادہ ہوتی ہے وہ جت جاتا ہے اس پہ کم ہوتا
اچھا اچھا اچھا صحیح ہے سر چلیے سر ہم کل بات کرتے ہیںٹوکے
ٹھیک ہے
اوکے بائے